وعلیکم آپ کو آواز آ رہی ہے
جی میر کو درست آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام بھائی اور کیسے ہیں
جی الحمد للہ آج جس موضوع پر میں اظہار خیال کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے تقدیر میر نزدیک انسانی زندگی کا یہ ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے بحث ہوتی آ رہی ہے کچھ افراد ہر واقعے کو تقدیر کا فیصلہ کررار دیتے ہیں جبک کچھ کا خیال ہے کہ انسان اپنی محنت اور فیصلوں سے اپنی زندگی کی سمت متعیا کرتا ہے م نزدیک تقدیر اور تدبیر ایک دوسرے کی مخالف قوتیں ہے قوتیں نہیں بلکہ ایک ہی نظام کے دو پہلو ہیں تقدیر ہمیں حالات دیتی ہے اور تدبیر ہمیں ان حالات میں اپنا رویہ انتخاب کرنے کا اختیار دیتی ہے
جی جی
اسی لیے ہر شخص کی کہانی صرف اس کے نصیب سے نہیں بلکہ ان کے اس کے فیصلوں سے بھی لکھی جاتی ہے م نزدیک اکثر افراد اپنی سستی اور ن قمی جو تقدیر کا نام دے دیتے ہیں جب محنت کا وقت ہوتا ہے تو وہ بہانے تلاش کرتے ہیں اور جب نتیجہ معافی نکالتا ہے تو کہتے ہیں کہ نصیب ہی ایسا تھا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر انسان سے کوشش کا مطالبہ کرتی ہے جو شخص کشتی ہی اپنی پانی میں نہ اتارے وہ سمندر کو الزام نہیں دے سکتا تمہارے نزدیک انسان کی کامیابی میں تقدیر کا حصہ زیادہ ہوتا ہے یا محنت کا
جی تمہاری بات بالکل درست ہے تم نے نہایت گرا اور پوراسان موزوع انتخاب کیا ہے میرے نزدیک تقدیر اور محنت کو الگ الگ کر کے دیکھنا درست نہیں اگر انسان صرف تقدیر پر بھروسہ کرے اور محنت نہ کرے تو وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرتا ہے اور اگر صرف اپنی محنت کو سب کچھ سمجھ لے تو وہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے جیسے پیدائش صحت ساحلیت اور موق اسی لیے کامیابی میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے میرے نزدیک میں نےت درو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور تقدیر اس دروازے کو کھولنے کا وقت متعین کرتی ہے انسان کا کام کوشش کرنا ہے نتیجے کا فیصلہ اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے عی کیا ر ہے ہوتا ہے نا
جی بے شک آپ نے درست فرمایا تمہاری بات نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے میر نزدیک تقدیر کا سب سے مشکل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان پوری محنت کے باوجود ناکام ہو ج جائے ایسے لمحات میں اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ مایوس ہو کر اپنی کوشش چھوڑ دے یا پھر یہ یقین رکھے کہ شاید اس ناکامی کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے تاریخ میں بے شمار افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پہلی دوسری اور تیسری ناکامی کے باوجود محنت جاری رکھی اور آخر کار وہی ناکامیاں ان کی کامیابی کی بنیاد بن گئی میںیر نزدیک ہر بند دروازہ بدقسمتی کی علامت نہیں ہوتا بضوکات وہ انسان کو اس راستے سے بچاتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بالکل درست فرما رہے ہوں میرے بھائی تمہاری بات سے متفق ہوں میں میرے نزدیک تقدیر کا مطلب مجبوری نہیں بلکہ قبولیت بھی ہے انسان ہر چیز پر قابو حاصل نہیں کر سکتا وہ
وہ اپنی پیدائش اپنا ماضی اور بہت سے واقائد تبدیل نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے رویے اپنی محنت اور اپنی سوچ ضرور تبدیل کر سکتا ہے اسی لیے عقلمند فرد ان چیزوں پر غم نہیں کرتا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اپنی توجہ ان امور پر مرکوز کرکھ ہے جو اس پر بس اس کے بس میں ہے میرے نزدیک تقدیر کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے حکمت کی علامت ہے کمزوری یہ ہے کہ انسان ہر بات کا الزام تقدیر پر ڈال کر اپنی ذمہ داری سے جان چرائے آپ کی کیا رائے
جی بےشک درست فرمایا آپ نے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انسان اکثر دوسروں کی کامیابی کو تقدیر اور اپنی کامیابی کو محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے جب کوئی دوسرا بلند م کام حاصل کرے تو کہتا ہے کہ اس کا نصیب اچھا تھا لیکن جب خود کامیاب ہو تو تو ساری کامیابی کا سہرا اپنی صلاحیت کے سر باندھ دیتا ہے میں نزدیک یہ رویہ انصاف کے خلاف ہے ہر کامیابی میں محنت بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی بھی اسی طرح ہر ناک ناکای میں صرف بدقسمتی نہیں بلکہ بعض اق ہماری غلطیاں بھی شامل ہوتی ہے میں نزدیک انصاف یہی ہے کہ انسان کامیابی پر شکر کرے اور ناکامی پر محکمہ نفس کرے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بالکل تم نے درست فرمایا میرے بھائی تمہاری گفتگو نے اس موضوع کو بہت سے پہلو فاضح کر دیے ہیں تمام تم میرے استعفی یہ ہے کہ کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے تو پھر انسان کے کے عمال اور فیصلوں کی کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے کیا محنت وقع تقدر کو متاثر کرتی ہے یہ ہم صرف اسی کہانی کا حصہ ہے جو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے اور تمہارے نزدیک انسان کو اپنی زندگی میں تقدیر پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے اپنی کوشش پر تمہاری کیا رائے
جی بے شک تمہارا استفسار نہایت قابل غور ہے میرے بھائی میرے نزدیک تقدیر پر ایمان رکھنا اور محنت کرنا ایک دوسرے کی زد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے اگر انسان صرف تقدیر کا سہارا لے اور کوشش چھوڑ دے تو وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرتا ہے اور اگر وہ صرف اپنی قوت پر فخر کرے اور تقدیر کو فراموش کر دے تو وہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے اسی لیے عقللمند انسان اپنی پوری صلاحیت سے محنت کرتا ہے مگر نتیجہ کو تکبر یا مایوسی کا سبب نہیں بناتا میرے نزدیک ان انسان کو اپنے اختیار میں موجود ہر وسیلا استعمال کرنا چاہیے جب اس نے اپنی تمام کوشش کر لی ہو تب نتیجے کو رضا کے ساتھ قبول کرنا ہی تقدیر پر یقین کی علامت ہے یہ رویہ انسان کو نا سست بناتا ہے اور نہ متکبر بلکہ متوجن بناتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
بالکل دست سنوا رہی ہوں میرے بھائی میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک تقدیر کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ انسان کو امید سے مرحوم نہیں ہونے دیتی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں تب بھی انسان یہ سوچ کر حوصلہ رکھتا ہے کہ شاید ابھی اس کے لیے کوئی بہتر راستہ مق ہو اسی امید میں وجہ اسی امید کی وجہ سے وہ دوبارہ اٹھ کر محنت کرتا ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے میرے نزدیک مایوسی اصل میں تقدیر پر کمزور یقین کی علامت ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آ سکتی ہے وہ کبھی کبھی کوشش سے دستبردار نہیں ہوتا آپ کی کیا رائے ہے
جی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انسان اکثر اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے کر کے اپنی تقدیر سے شکایت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ دولت ہے کسی کے پاس بہتر صحت ہے اور کسی کو زیادہ موقع مل رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے جس طرح امتحان میں ہر طالب علم کو یکساں سوالات نہیں دیے جاتے اسی طرح زندگی بھی ہر فرد کو مختلف حالات عطا کرتی ہے میں نزدیک انسان کو دوسروں کی تقدیر سے حسد کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں اور اپنے امتحان پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہر شخص سے اسی کے حصے کا سوال کیا جائے گا کسی اور کے حصے کا نہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے
جی بالکل درست فرمایا میرے بھائی میرے نزدیک تقدیر کا ایک اور پہلو شکر سے وپستا ہے اکثر انسان ان نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور صرف ان چیزوں کا گھم کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہو یا اسے حاصل نہیں ہوئی حالانکہ اگر وہ گور کرے تو اس اسے معلوم ہوگا کہ صحت ہوا پانی والدین دوست اور علم جیسے بے شمار نعمتیں اسے بغیر کسی طالب طلب کے عتا ہوئے ہیں میرے نزدیک شکر انسان کو تقدیر سے نضامند بناتا ہے جبکہ کہ نا شکری اسے ہمیشہ بے چین رکھتی ہے جو جو شخص ہر حال میں اللہ کی اللہ کے عطا کو پہچانتا ہے وہ مشکل وقت میں بھی امید کا دامن نہیں چھڑتا آپ کی کرائے ہے
جی بے شک میرے نزدیک تقدیر کا سب سے گہرا درس توکل ہے توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے بلکہ کہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری محنت کے بعد دل کو اطمینان دے اگر نتیجہ اس کی خواہش کے مطابق آئے تو شکر کرے اور اگر مفت خ تالف آئے تو یہ یقین رکھے کہ اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی اسی سوچ کی وجہ سے انسان تکبر اور مایوسی دونوں سے محفظ رہتا ہے میرے نزدیک زندگی کا اصل ہو س اسی توجہ میں ہے کہ انسان محنت بھی کرے دعا بھی کرے اور پھر جب پھیسلا ہو اسے کھلے دل سے قبول بھی کرے یہی رویہ اسے اندرونی سکون عدا کرتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بالکل درست فرمایا میرے بھائی آپ نے آج اس مفصل گفتگو سے یہ حقیق حقیقت روشن ہوتی ہے کہ تقدیر اور تبدیر کہ دوس ایک دوسرے کے مختلف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے تقدیر انسان کو حالت صلاحیت اور موقع عطا کرتی ہے جبکہ تبدییر اسے حالت میں درست فیصلے کرنے کا ار دیتی ہے میرے نزدیک کامیاب ہوئی نہیں جو صرف نصیب کا انتظار کرے نہ ہی وہ ہے جو صرف اپنی قوت پر فخر کرے حقیقی دنش مندی یہ ہے کہ انسان پوری لگن سے محنت سے اللہ سے دعا اور مدد طلب کریں اور پھر ہر نتیجے کو حکمت اور رضا کے کے ساتھ قبول کریں اسی توازن میں سکون بھی ہے امید بھی اور زندگی کی اصل کامیابی بھی اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں بہت شکریہ مہربھائی
جی
جی اللہ حافظ